خلملم
ہن
آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو گھر میں سارے ٹھیک ہے
ہاں بس شکر وہاں سارے ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ سب ٹھیک ہو گ سارے ٹھیک ہیں
ہاں کھانا پیینا ہو گیا
پینا ہو گیا آپ کا کھانا پینا ہو گیا
ہاں میرا بھی کھانا پینا ہو گیا
ہوور کیا کرے تھے آج کل
کچھ نہیں بس بیٹھے تھے آج گرمی بہت تھی
ہاں گرمی زیادہ تھی مجھے سر میں اتنا درد نہیں کیا بتاؤں
آج کل آج ڈوپ بہت تھھی
ہاں گرمی سے اتنا سر در توڑتا ہے
ہاں اور کیا
ہوں وسے آپ کیا بول رہے ہیں ہاں تے
بس مطلب میں بول رہی تھی موسم آج بہت زیادہ یہ ہے مطلب تیز ہے تو آج ہم مطلب اگر اچھا موسم ہوتا ہے تو انسان کو تب اچھا لگتا ہے انسان بھی ٹھیک رہتا ہے لیکن گرمی کے موسم میں یہ موسم انسان کو بیمار کر دیتا ہے
ہاں
ہے نا انسان چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے
ہوں ہ ہ جوو سمر کا سال ہے نا
ہوں
سب سے گرم موسم ہوتا ہے
ہاں
اس موسم میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تمہیں کیا لگتا ہے؟
ہاں اس میں دن بہت بڑے ہوتے شدید گرمی لوچتی ہے دن لمب پ اور رتے مختصر ہو جاتی ہیں عام تربوز خربوزہ اس اسی موسم کے پھل ہیں لوگ ٹھنڈے پانی لس اور سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں
ہاں میں نے آج یہ گرمی بچنے کے لیئے ٹھنڈی ڈرنکس اور آئس کریم کھائے
اس سے بھی کیا پانچ منٹ تک انسان کو آرام ملتا ہے پھر واپس وہی گرمی لگتی ہے
ہاں ان لوگوں کو سمر ویکیشنز کرنی تھی پھر انسان گھر میں ہی بیٹھتا پھر میں اتنی گرمی ہی لگتی
ہاں وہ بات بھی ہے مگر یہ لوگ مت کریں گے ابھی اور اگر ہوگی بھی تو ہماری کہاں ہوگی ابھی
ہاں ہاں میرا من تھا کہ میں فیملی کے ساتھ گھومنے جاتا
اور کیا مزہ آتا ہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا ک کیا مزہ آ ت تھا
ہاں پران ز زمانے میں جب وہ چھٹیاں ہوتی تھیں ہم صبح جاتے تھے گھومتے تھے پھر دن میں ہم تین بار آ آتے تھے ندی میں
ہاں
ہم میںدی پہ جاتے تھے وہاں آاتتے تھے
ہاں شدید گرمی دن کے وقت سورج آگ برستا ہے دو پر کو باہر نکل کلنا مشکل ہو جاتا ہے سڑکیں تپتی ہے اور لوچتی ہے دن لمبے اور رات چھوٹی سورج جلدی نکل آتی ت ہے اور دیر سے غروب ہوتا ہے اس لیے دن لمبا اور رات مختصر ہو جاتی ہے آسمان صاف ہوتا ہے اکثر آسمان بالکل صاف اور نیلا ہوتا ہے بادل بہت کم نظر آتے ہیں گرم ہوا ہوتی ہے اگر ہوا چلتی بھی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے دوپہر کو گرم ہوا کے ج جکڑے چلتے ہیں جیسے لو کہ جیسے لو کہتے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے
ہاں صحی فرمایا آپ نے یہ تو ہوتے ہیں
ہاں جب چھوٹی تھی بچپن میں سر گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھھی پھر انسان کو کتنا مزہ آتا تھا
ہاں
کھیلتے تھے نانی حال جاتے تھے ت
ہاں ہمیں نا گرمی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور ہلکے کپڑے پہننے چاہیے اور دور سے بچنے کے لیے کیب یا امبریلا کا استعمال کرنا چاہیے
ہاں اس موسم میں ڈ ہائیڈریشن کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر جلدی فال ہو سکتا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے
ہاں جب بھی میں کبھی گرمی میں باہر جاتا ہوں مجھے سر میں اتنا درد ہوتا ہے
یہی وہی ہوتا ہے نا ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے پانی کم پینے کی وجہ سے اور اس کو اس گارما کے کے موسم کو فھلوں کا موسم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آم تربوز خربوزہ لچی جامن جیسے مزید پھل صرف گرمیوں میں ہی ملتے ہیں آم کو تو پلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے
ہاں میں نے تو سنا ہے آم کو پھلوں کا یہ رانی کہا جاتا ہے
رانی نہیں راجا بادشاہ
نہیں میں نے تو سنا ہے رانی
اچھا پھر راجا کس کو سنا ہے
راجا تو پتا نہیں اس لیے اتو بولاا
اچھا ٹھیک ٹھیک گرمیوں میں اس اسکول کالج بند ہو جاتا بچے کھیلتے ہیں سیر کو جاتے ہیں نیا ہضر سیکھتے ہیں نیا ہنر سیکھتے ہیں کپڑے مطلب ڈل جاتے ہیں دھوپ تیز ہونے کی وجہ سے کپڑے جلدی سوکھ جاتے ہیں جراثیم بھی مر جاتے ہیں تو یہ کچھ فائدے ہیں ہمارے کے لیکن اگر ہم دیکھیں گے اس کے بہت سارے نقصان نقصانات بھی ہے جیسے ہاں جیسے بیماریاں بیماریاں ہمیں اس موسم میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے پیٹ درد پانی کی کمی لو لو لو لگ جانا عام ہو جاتا ہے تو مطلب اس اس موسم میں اگر پانی وغیرہ کہیں پہ بہت ٹائم تک جمع ہوتا ہے اس سے بیماریاں اٹھتی ہیں ملیریا کودرا وغیرہ اسی موسم میں پھیلتا ہے پانی کی قلت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ نہریکوں میں سوکھ جاتی ہے
ہاں اسی لیے ہمیں روزانہ زیادہ پانی پینا چاہیے اور تازے یہ سبزی اور پھل کھانے چاہیے اور کاٹن کے ہلکے کپڑے پہننے چاہیے دوم دھوپ میں نکلتے وقت کہ پہ مرے لگا یز کر لاہ
بالکل صحیح فصل کو بھی نقصان ہوتا ہے اگر وقت پر بارش نہ ہو تو فصلیں سوکھ جاتی ہیں کسان پریشان پھر ہو جاتے ہیں
ہاں
دوپہر بارہ سے چار بجے تک گھر سے باہر ہمیں مطلب نہیں نکلنا چاہیے سر ڈانپ کو کر نکلنا چاہیے اور ڈلے ہلکے رنگ والے کپڑے پہننے چاہیے زیادہ سے زیادہ پانی لسی ستو لیمو لیمو پانی پینا چاہیے جس میں پانی کی کمی نہ ہونے دین دینی ہے ہمیں ٹھنڈی جگہ پر رہنا ہے پنکھے استعمال کرنے ہیں مطلب ان سب چیزوں سے پھر انسان کو تھوڑی سی راحت ملے گی
ہاں جبھی انسان یہ چیزیں کرے گا تبھی تو اس کو رحت ملے گی ورنہ کیا کریں گے ورنہ بچارہ گرمی کی وجہ سے اس کو پھر وہ گرمی کا وہ ہیٹ اسٹروک آتا ہے تو پھر وہ انسان گر جاتا ہے
ہاں اب ایک چیز ہاں اس لیے پانی
زیادہ سے زیادہ پین ت یہے
ہاں اب انسان اگر زیادہ دیر تک بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ دیر تک فون چلاتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ٹیکنالوجی کا ہماری طرف ایک بہت بڑا نقصان ہے ٹیکنالوجی آج کے دور کی جان ہے موبائل انٹرنیٹ کمپیوٹر اے آئی ہر چیز زندگی آسان کر دی ہے لیکن ہر سکہ کے دو رک ہوتے ہیں جس تارہ ٹیکنالوجی کے فائدے اسے تارہ اسکے نکساں بھی بہت جیاڈا ہے زحمت بن جاتی ہے
ہاں
ٹیکنالوجی مطلب کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا وہ صحت کا نقصان ہے موبائل اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھنے سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں سر درد نیند نہ آنا کمر درد عام ہو گیا ہے بچے سارا دن گیم کھیلتے ہیں باہر کھیلنا چھوڑ دیں باہر کھیلنا چھوڑ دیا آج کل کے بچوں نے موٹاپا شوگر جیسی بیماریاں بڑھ گئی ہے رات کو موبائل کی نیلی روشنی دماغ کو آرام نہیں کرنے دیتی ہے
ہاں میں نے بھی دیکھا ہے اور جب شام کے ٹائم وہ یہ پاور بند رکھتے ہیں پھر جب موبائل یوز کرتے ہیں اس کی جو روشنی ہوتی ہے ان پہ آنکھوں پہ برا اثر پڑتا ہے
بالکل صحیح بولا آپ نے
ہاں
سب سے ایک بڑی سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل آئسولیشن کر دیا ہے ان موبائل فون نے سماجی دوری پہلے لوگ گھر آ کر ملتے تھے باتیں کرتے تھے اب سب واٹس ایپ پہ سین کر کے چھوڑ دیتے ہیں رشتے کم ہو گئے ہیں گھر میں چار لوگ ہو تو بھی ہر کوئی اپنے موبائل میں لگا ہے خاندانی محبت ختم ہو رہی ہے اور جو سب سے امپورٹینٹ مطلب جو سب سے ضروری نقصان دے رہی ہے جس پہ ہم گور کرنا چاہیے وہ ہے دماغی دماغ ہمارا سست ہو گیا ہے اگر ہم آج کل کے ٹائم پہ دیکھیں گے آج ہم ایک ویڈیو بھی نہیں پورا دیکھ پاتے ہیں یوٹیوب کا ہم ایڈکٹ ہو گئے ہیں شارٹس ریلس اگر کوئی ویڈیو پانچ منٹ یا چھ منٹ کا ہوتا ہے نا ہم دیکھ ہی نہیں ب ہیں تو اس کا مطلب ہمارا دماغ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ان سب چیزوں کی وجہ سے
ہاں
وقت بھی ہمارا ضائع ہو رہا ہے ہاں
خاص کر طلباء کو بہت نقصان ہوا ہے اس پہ
ہاں بہت زیادہ ہمارا وقت آخر میں ضائع ہوتا ہے ہم پتہ ہی نہیں چلتا یو ٹیوب ٹک ٹاک ریلز ایک ویڈیو سے دوسرے ویڈیو پتہ ہی نہیں چلتا تین گھنٹے کہاں گزر گئے پڑھائی کام عبادت سے پیچھے رہ گئے ہیں
ہاں صحی فرمایا گ آپ ایسے ٹیکنالوجی کے یہ فائدے بھی ہے اور نقصان بھی ہے کچھ فائدے بھی ہے اور بھی کچھ ہممی
بالکل صحیح
ہاں ہمیں اس چیز کو ایسے استعمال کرنے چیں جس سے اتنے نقصانات نہ ملے نقصانات تو ملتے ہیں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم کم ملے
ہاں بالکل صحیح بولا آپ نے ٹیکنالوجی بری نہیں ہے اس کا غلط استعمال برا ہے مطلب یہ ہمارے ہاتھ میں ہم کیسے اس کو استعمال کریں گے اگر ہم صحیح طریقے سے اس سے استعمال کریں گے یہ ہمے ہمارے لیے ایک نعمت بن جائے گی اور اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے ز احمد بن جائے گی
ہاں صحیح بولا آپ نے
ہاں
ہیلو
چلیے پھر کرتے پھر کبھی بات تھااں
چلو اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ